ہ
ہیلو
ہیلو
ہلو السلام علیکم
ہیلو
ہلو السلام علیکم
ہیلو
ہلو آواز آ رہی ہے
ہیلو
ہلو ہلو آواز آ رہی ہے
ہیلو
ہلو ہلو مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز
ہیلو
ہلو ہلو ہلو آپ کو آ رہی ہے ہلو
ہیلو
ہلو ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ہیلو
ہلو ہلو
ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ہاں مجھے آ رہی ہے آپ کیا آ رہی ہے ہلو
ہیلو
ہلو ہلو
گو ہوں ہوں
ہلو
اچھا ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں
گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر آپ ٹھیک ہو
ہاں گھر میں سارے ٹھیک ہیں
ہاں ہاں بس سب ٹھیک
ا
ہم مجھے آپ سے آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ کے بارے میں پوچھنا تھا
اوکے اوکے بولو
تو آپ کے حساب سے آن لائن شاپنگ پرریفر پرفر کرنی چاہیے یا آف لائن شاپنگ پریفر کرنی چاہیے
ج اورن لائ شاپنگ پر اکر کرنی چاہیے
م لگتا ہے کہ انسان کو آف لائن شاپنگ پریفر کرنی چاہیے کیونکہ آف لائن شاپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب انسان دیکھ سکتا ہے جیسے فار ایگزامپل ہم کوئی کپڑا لاتے ہیں یا کچھ لاتے ہیں تو ہم اس کپڑے کا مٹیریل دیکھ اس کپڑے کا مٹیریل کیسا ہے کتنا مطلب اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے تو وہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں یا کوئی مطلب الیکٹرک سامان ہم نے لایا تو ہم دیکھ سکتے کہ ٹھیک سے چل رہا ہے یا نہیں لیکن آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے کہ کوئی چیز کیسی ہے تو وہ ہمیں ویسے مطلب ن ش وہاں پہ ایک چیز کبھی ہوتی اور پہنچتی کچھ اور ہے تو مجھے لگتا ہے آف لائن شاپنگ پریفر کرنی چاہیے آپ کے حساب سے کیا سجیشن ہے
ہاں آپ سےی فرما رہے ہو آپ کی بات سن کر میں ابھی متاثر
آ کو کیا لگتا ہے آن لائن شاپنگ شاپنگ پریفر کرنی چاہیے یا آف لائن شاپنگ پریفر کرنی چاہیے
آن لائن سے شاپنگ پریفر کرنی چاہیے کیونکہ آپ
آف لائن ہاں بالکل صحیح بولا آپ نے تو اب آپ بولو مطلب آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آف لائن شاپنگ پریفر کرنی چاہیے
جیسے کہ آپ نے بولا کہ آن لائن میں ہم ویسے نہیں دیکھ سکتے ہاں دیکھ سکتے ہیں موبائل پہ ہمیں دکھتا ہے کہ ایسا ایسے ہیں پر موبائل میں جب ہم آپ پلائن دیک آف لائن جاتے ہیں ادھر ہم جاتے ہیں مد اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کون سی چیز کیا لانی ہے پوری تو اپنا دل بھی متاثر ہو جاتا ہے کہ کون سی کیسی چیز ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں تو وہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ آف لائن جاتے اس لیے آف لائن بہتر ہے آن لائن میں یہ نہیں ہوتا تب ہم آگے موبائل پ پہ دیکھتے ہیں ہم آن لائن پہ دیکھتے ہیں تب یہ لگتا ہے کہ ہم
کہ ہاں آن لائن شاپ آف لائن شاپنگ آپ کے حساب سے آن لائن ہاں آن لائن کا بھی ایک فائدہ ہے کہ آن لائن میں یہ فائدہ ہے کہ مطلب آن لائن پہ ہمیں ورائٹیز مل جاتی ہیں ہمیں ایسی ایسی کبھی ات کیں گ جیسے فگر چیز دیکھیں گے جیو دیکھیں گے ا ل سرچ کریں گے پاس میں گی آف لائن میں لمیٹیڈ ہوں گے تین چار مطلب کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ آن لائن میں ویرائٹیز بہت زیادہ ہے لیکن آف لائن میں کیا ہے کہ ویرائٹیز کم ہے لیکن آپ کے سامنے جو بھی سامان ہے لیکن آف لائن میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ کو بازار جانا پڑتا ہے اگر دھوپ ہوگی بارش ہوگی برف ہوگی تو اس سب میں آپ کو چلنا پڑتا ہے تو وہ ویسیے پھر پرابلم ہو جاتی ہے ہے نا
ہاں آپ سےی بول رہے ہو آن لائن میں یہ سب ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمیں بہت سے آپشن ہوتے خریدنے کے ہ جیسے کہ آن لائن میں ہم دیکھ سکتے ہیں بہت سے آپشن ایک ہی چیز کے لیے ہم اس کے دس آپشن دیکھ سکتے ہیں خریدنے کے لیے جیسے کہ اگر آپ نے موبائل فون کا ہی بولا جیسے اگر ہم موبائل فون جائیں گے آف لائن میں ہمیں کچھ آپشن ہوں گے اگر آن لائن میں ہم دس آپشن دیکھ سکتے ہیں جو ہم کو اچھا لگے کلر بھی زر بھی
بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ
تو اتنا کر سکتے ہیں
ہاں
آف لائن میں ملتے ہیں ب انے نہیں ملتے ہیں آپشن اس اس لیے ہمیں پرریفر کرنا یہ دونوں آن لائن بھی آف لائن جو چیزیں ہمیں لگے کہ ہمیں آف لائن میں قریب نہیں ہوا لائن میٹ اور جو لگے ہمیں آن لائن میں خریدنی ان کو آن لائن میں خریدنا چاہیے جس سے دونوں میں فائدہ اٹھا سکے کہ انسان آپ
ہاں جی تو آن لائن شاپنگ آن لائن شاپنگ جو ہے نا آج کل بچے مطلب بچے خود بھی کر لیتے ہیں لیکن بچے اس سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بچے خود ایسی چیزیں منگواتے ہیں کہ ہم اگر ہم آف لائن میں وہ مانگیں گے ہم کبھی نہیں پرمیشن ان کو دیں گے ویسی کوئی بھی چیز لانے کی یا کچھ کرنے کی تو ایسے بچے بھی اس چیز کی طرف ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک نقصان ہے آن لائن شاپنگ کا لیکن ٹیکنالوجی اب ڈیولپ کر رہی ہے تو ہر کسی چیز میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ سےحی ہے بس یہ ڈفرینس ہے کہ ہمیں کب کون سی چیز کیسے چاہیے ہوتی ہے ہے نا
ہاں
اور اور بتائیے آپ کے یہاں سے موسم کیسا ہے
موسم اچھا ہے اور تھوڑی سی گرمی ہے پر
ٹھیک
آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہے ادھر بھی گرمی ہے کہ
پشن ہوتا ہے ہوا کا مطلب وہ انسان کو اس گھر میں بہت پریشان کرتا ہے ہمارے یہاں موسم ٹھیک ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے دھول مٹی یہ سب انسان کو پریشان کر دیتی ہے اس گرمی میں جو سب سے ایک چیز میں بتاؤں گی آپ کو جو سب سے ایک چیز مطلب انسان کے مطلب کو پرابلم کر دیتی ہے وہ ہے یہی ہوا کی آلودگی اگر ہم دیکھیں گے اس دھوپ میں سڑکوں سے جو گردہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بہت تیز اٹھتا ہے اور وہ سیدھے جب انسان کے پھیپڑوں میں جیادہ ہے تو وہ بہت پریشان کر دیتا ہے انسان کو مطلب انسان کو چاہیے کہ اس گرمی کے موسم میں خود کو مطلب بچ جائے ماسک ہمیں لگانی چاہیے کیب لگانی چاہیے گوگلس لگانے چاہیے جس سے انسان کو ان چیزوں سے بچے
ہاں صی بولا آپ نے
سب سے مین پرابلم ہے وہ یہی ہوتی ہے ڈیہائیڈریشن کی پرابلم انسان کو پیاس لگتی ہے بہت زیادہ ہمیں فیل نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہے لیکن ہماری باڈی سے دھیرے دھیرے جو سارا پانی ہوتا ہے ہماری باڈی سے وہ دھیرے دھیرے سب ختم نک مطلب نکل رہا ہوتا ہے ہمارے جسم سے اور ہمیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں تھکان محسوس ہوتی ہے چکر محسوس ہوتا ہے یہ سب کچھ اسی ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے
ہاں صی بولا اپنے گرمی کی وجہ سے یہ سب ہو جاتا ہے ہاں صحیح بولا آپ نے
ہاں بچنا چاہ
یہ تو ہوتا ہے پر وہ بولتے ہیں نا کہ ہر کسی کے دو پہلو ہوتے ہیں یا تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں تو ویسے ہی جیسے گرمی میں آپ نے بولا کہ کہ ایسے ایسے پرابلمس ہوتی ہیں ہ پر یہی بھی ہوتا ہوتا کہ گرمیوں میں اتنے سارے فائدے ہیں جیسے کہ جو ہمارے کھیت ہوتے ہیں ان کے لیے دپ گرنا ضروری ہوتا ہے تبھی وہ یہ سب ہو یہ مطلب تیار ہو جاتے ہیں جیسے وہ دھان کی کھیتی کر ہیں اس کے لیے دھپضروری ہے اگر اگر دھوپ نہیں ہوگی تو ک کیسے کر سکتے ہیں تو اس کی یہ سب ہے نہیں
بالکل
ہاں تو
ہاں تو مطلب اب ہمیں یہی کرنا چاہیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس گرمی سے اپنے مطلب جسم کو کو بچانا چاہیے اچھے سے پانی پینا چاہیے زیادہ دھوپ میں نہیں نکلنا چاہیے اس دوپہر کے ٹائم تو بالکل ہمیں گھر پہ رہنا چاہیے اور آرام سے بیٹھنا چاہیے ٹھنڈا پانی پینا چاہیے سب کچھ آرام سے کرنا چاہیے تاکہ مطلب ہم زیادہ مطلب اس گرمی کا شکار نہ ہو
ہاں صحی بول رہے ہو آپ
تو چلیے پھر آپ سے بات کر کے اچھا لگاھر ان شاء اللہ کبھی بات کرتے اس ٹاپک پہ
ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے اس پہ بعد ہاں ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ
ہاں جی ہاں جی